وعلیکم السلام آپ کیسے ہو آج بڑے دنوں بعد کیسے یاد کیا
ارے بس یار دعا دعا یار میں بس اپنے والد صاحب کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا تو اچانک سے آپ کی بات اٹھی تو سوچا آپ کو کال کر لوں
اچھا کیا میں بھی سوچ رہا تھا آپ ہی کے بارے میں بس وہ دن یاد آ رہے تھے وہ ہمارے بچپن بچپن کے دن میں نے سوچا میں میں تھوڑا مصروف تھا کام میں میں نے سوچا ایک دو دن کے بعد میں کو یہیں سے کال کروں تو اب آپ کی کال آئی تو بہت خوشی ہوئی
چلو یہ تو اچھی بات ہے ویسے مصروفیات تو آج کل سبھی میں بڑھ گئی ہے جیسے کہ جب ہم چھوٹے تھے تب تو کچھ مصروفیات وغیرہ نہیں رہتی ہم تو گلی میں جاتے تھے کھیلتے کودتے تھے آپس میں لیکن آج کل کا دور ہی کچھ چور ہے آ تو مصروفیات اتنی بڑھ گئی ہے میں توب اپنے والد صاحب کا کاروبار سنبھال رہا ہوں تو اسی میں مصروف آج آپ کیا کر رہے ہو آج کل
یار کیا بتاؤں آپ کو پتا ہی ہے نا بہن کی شادی ہے ایک دو مہینے بعد تو انہیں کی تیاری میں لگا لگا رہا ہوں آج کل بس وہ سامان وامان ڈھونڈ رہا ہوں آپ کو پتا ہی ہے نا بہن کی شادی جب ہوت تو مطلب کتنے نے سارے کام ہوتے ہیں وہ بس اپ کو پتا ہی ہے میں اکلوتا بیٹا ہوں تو سارا سامان وہ یہ سب تو پہلے امی جان بول رہی تھی کہ اوپر سے ایک ہی بہن ہے تو شادی دھوم دھام سے ہونی چاہیے
ہاں یہ تو سبھی اماؤں کا رہتا ہے کہ شادی دھوم دھام سے ہونی چاہی چاہے جب اکلوتے ہوتے ہیں بس یار ایک چیز مجھے رہ رہا تھا میں کل والد صاحب کے ساتھ بات کر رہا تھا تو ہماری بات اسی پہ ہو رہی تھی دیکھیے آج کل کا موسم ہے کتنا یار گڑبڑی موسم ہے آپ اگر دیکھو گے میں اتنی زیادہ شدید دھوپ رہتی ہے شام کو ٹھنڈی رہتی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے اس کو کیا ہوگا
ہاں بھائی یار ہم خود سوچ رہے تھے کہ اب موسم بھی اب دھیرے دھیرے ٹھنڈا ٹھنڈ ٹھنڈ کی اور بڑھ رہا ہے تو ہم سوچ رہے تھے ہوں
میں یہی چیز ہے نا جب انسان جنگل کاٹتا ہے ماحول میں آلودگی پھیلاتا ہے ہوا میں آلودگی پھیلاتا ہے اس کی وجہ سے موسم خراب ہو جاتا ہے ورنہ دیکھو انسان کتنا بے غیرت ہے جب بارش ہوتی ہے تو بولتا ہے کہ ارے یار مجھے تو باہر جانا تھا بارش جب نہیں ہوتی تب بول رہا ہوتا ہے بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے اس کو رحمت نہیں ابھی زحمت ہی سمجھتے ہیں آدھے لوگ
ہاں بھائی یار آپ کی بات تو سچ ہے وہ پرانے زمانے کے لوگ ان کو الگ ہی یقین ہوتا تھا لائک ملگ ان کو الگ ہی اور کیا ان کے ان کے دنوں میں محبت ہوتا ہے وہ جو بھی مانگ تھے ویسا لیکن آج کل کے زمانے میں لوگ ایسے ہیں نا ان کا کوئی نہ دینوں نہ دھرم کوئی بھی نہیں مطلب
ہاں نہ وہ دین ہے نہ دولت ہے نہ دھرم ہے یہ تو آپ نے صحیح بات کی آج کل کے بچوں کو ہی دیکھ لا دن بھر بس موبائل فون فون کے ساتھ لگے رہتے ہیں پھر اگر ان کو کوئی کام کے لیے بولو تو بولتے ہے کہ نہیں یار میں تھک گیا جیسے پتا ہی نہیں انہوں نے کون سا کام کیا ہوتا ہے
ہاں یار اب چھوٹو کی بات مجھے اپنی بھانجی یاد آئی یار آج کل وہ پڑھائی کے ساتھ مصروف ہوتی ہوتی ہے نا جب وہ یہاں آتی تھی نا تو ادھر اتنی چہل پہل اما آج بھی بول رہی ہیں وہ دن یاد آتے ہیں جب وہ ادھر آتی تھی تو وہ الگ ہی چہل پہل ہو تی لیکن ایک بات ہے نا بھائی بچوں کے بغیر مطلب وہ مزہ ہی نہیں آتا ہے لیکن اب ان کو ایک ہی چیز ہے بس فون لیتے ہیں دن بھر بیٹھتے ہیں ایسے بس ہمارا ہمارا وہ دور وہ الگ ہے تھا ہم کھیلتے تھے میں پتا ہی نہیں چلتا تھا دن کہاں سے گزرتا تھاس
یہ تو یار پرانی باتیں ہے جب انسان بڑا بڑا ہوتا ہے یا پھر مصروف ہو جاتا ہے پھر کہاں وہ چیزیں رہتی ہے جیسے جب میں چھوٹا تھا تب ہم بہت زیادہ کھیل آپ کو تو پتتا ہی ہوگا ہم محلے میں کتنا ہلہ گلا کرتے تھے بہت زیادہ کھیلتے تھے
ہاں اور کیا میں یہ آج بھی وہ دنیاد ہے جب آپ کو پیڑ پہ وہ چوٹ پہنچی تھی کھیلتے پھر جو دوائی لگائی تھی وہ وہ دن میں کیسے بھول سکتا ہوں
وہ تو یہ تو آپ نے برابر بات کی اسی بیچ امید والد صاحب کے کہتے ہمیشہ کے وقت کی پابندی بہت ضروری ہے جو وقت جو انسان وقت کی قدر کرتا ہے اس کی اللہ قدر کرتا ہے اور وقت بھی اس کی قدر کرتا ہے ورنہ اگر آپ دیکھو گے آج کل کس کو ہے وقت کی قدر آج کا کام کل پر چھوڑ دیتا ہے پھر کہتے ہیں کہ یار میرے سے کیوںنے ہو رہا ہے میری قسمت خراب ہے اس سے اچھا ہے نا کہ اگر وہ انسان اپنے وقت پر وہ چیزیں کرتا تو اتنا بوجھ نہ لیتا ہے نا
ہاں یار وقت پہ مجھے ایک بات یاد آئی ہمارا جو تیسرا دوست تھا نا ہمارے ساتھ وہ وقت کی بہت قدر کرتا تھا پتا نہیں بیچارا آج کل کہاں ہے اب اپنی مصروفیات کے ساتھ اس کو تو بہت وقت کا ہوتا تھا مطلب وقت پہ سب تھا اساتذہ کا وہ ایک مطلب ایک ہی لڑکا تھا پورے مطلب کلاس میں جو سارا کام ڈھنگ سے کرتا تھا
یہ تو آپ نے برابر سے بات کری ویسے وہی دوست مجھے پرسوں ملا آپ کا کہہ رہا تھا آپ کو سلام وغیرہ بھیچ رہا تھا لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں وہی طارک یافتہ زندگی گزار اگر آپ دیکھو گے جو بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جو بھی ترکی پا چکے ہیں زندگی میں ان میں ایک چیز عام یہی رہتی ہے کہ وہ وقت کے پابند رہتے تو میرے والد صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ جو بھی کرو زندگی میں بس وقت کی قدر کیا کرو اور وقت بھی اپنی چیز ہے کیا کرو تو بس یہی بات ہے اگر کسی کو بھی انسان آگے جا کے نصیحت کرے گا تو یہ ضرور اس کے دماغ میں رکھنا چاہیے کہ وقر کی قدر کرو تو واقعت آپ کی قدر کرے گا اور پھر کامیابی ہو جاتا ہے انسان
ہاں یار یہ بات تو صحیح ہے مجھے یار ایک بات بتانی تھی آپ کو میں سوچ رہا تھا کہ جو ہمارا وہ تیسرا بھی دوست تھا نا میں سوچ رہا تھا کچھ پلان کر آپ کو پتا ہی ہے نا مجھے کتنا شوق ہے گھومنے کا ادھر ادھر جانے کا وہ تصویریں کھینچنے کا وہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم تصویریں کھینچی تھی نا جب ہم گئے تھے ادھر پہاڑوں وہاڑوں پہ مجھے آج بھی وہ فون میں میں آج بھی یاد کر رہا ہوں ان لمحوں کو
وہ آپ سے ہی بات کر رہے ہو دیکھو کیا رہتا ہے اب انسان سفر پہ جاتا ہے تو انسان کی جو دل و دماغ کی تھکاوٹ ہوتی ہے وہ ساری نکل جاتی ہے ورنہ آج کل کے لوگ وہ تو بس گھر پہ بڑے رہتے ہیں سستی اختیار کرتے ہیں پھر بس بولتے ہیں کہ مجھے دو درد ہے وہ ہے یہ ہے یہ ساری بیماری ایسی چیز سے آتی ہے جب انسان گھر پر بیٹھ کر ایک ہی جگہ بیٹھتا اس سے اچھا ہے نا کہ سفر تو اب ہم طے کر رہے ہیں کہ ہم سارے دوست
ہاں اس لیے بھائی میں نے مطلب پلان کیا تھا کہ ہم دوست جائیں گے اب ایک بات ہے نا کہ آپ کھانے وانے کا وہ بندوبست کر دینا میں کچھ دیکھتا ہوں باقی سامان وامان کا میں دیکھتا ہوں لیکن کھانے میں تو تجھے پتا ہے مجھے کیا کیا پسند ہے بریانی اور قورمہ وہ نہیں بولنا وہ دو چیزیں آپ لسٹ میں ایڈ ہی کر دین
ارے یار بریانی کیا نام مطلب یار منہ میں پانی آ جاتا ہے انسان کو بریانی تو ضرور ہوگی بریانی کے بغیر سفر ادھورا لگے گا لیکن یار اب جائیں گے کسی دفعہ سفر پہ دیکھیں گے کیا رہے گا لیکن ایک چیز تو ہے جب انسان سفر پر نکلتا ہے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے نئے لوگ ملتے ہیں نئے لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے تو بہت انسان سیکھتا ہے اور جب انسان پہاڑوں کی طرف دیکھتا ہے تو انسان کو اندر سے شکر کا مادہ بڑھتا ہے کہ علامیہ نے ہمارے لیے دن نعمتیں رکھی ہے تو اچھا ہے سفر کرنای ہم سارے دوست اس بار ضرور جائیں گے کسی دور سفر پہ
ہاں وہی میں سوچ رہا تھا میں کل سے یہ سوچ رہا تھا ا تیسرے دوست کو بھی بولیں گے تو ہم نکلیں گے سفر پہ
ہاں ہاں یہ تو آپ نے بس یہ بات کر دی لیکن اب کیا ہی کرے بس یار
کو ایک بات بولنی تھی میری بہن کی بھی شادی آپ آنا ضرور کیونکہ آپ کے بغیر سب کچھ ادھورا رہے گا ادھر امی بھی بول رہی تھی کہ وہ آج کل آتا ہی نہیں ہے پھر میں نے امی کو سمجھایا کہ اس اس کے بابا نے کچھ کاروبار ڈالا ہے تو وہ ادھر ہی مصروف رہتا ہے آج کل
یہی تو میں بتا رہا تھا تب سے کہ مصروفیات بہت زیادہ بڑھ گئی ہے میرے جو والد صاحب کا جو کاروبار ہے وہ بڑا ہی مصروفیادہ کاروبار ہے اس میں تو اتنی زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اتنی زیادہ مصروف کیا تھا کہ کیا بتاؤ میں تو سوچ رہا تھا اپنا ہی کچھ کر لوں اپنا کاروبار کھڑا کر لوں لیکن میرے والد صاحب کا تو آپ کو پتا ہی ہے انہوں نے تو مجھے روبوں کہ اپنے روگوں کے دم پہ اپنا کاروبار پھر سے مطلب بتایا کہ نہیں خاندانی کاروبار کرو اسی میں اضافہ کرو اور اسی میں کماؤ گے باقی ساری چیزیں نہیں کرنی ہے ورنہ میرا تو شوق تھا کچھ اپنا کرتا میں آپ مجھے بتاؤ آپ کیا آج کل کر رہے ہو
میں تو میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اپنا کچھ ہو فی الحال تو شادی بہن کی شادی ہونے تو اس کے بعد میں بھی سوچوں گا کچھ چھوٹا موٹا کاروبار اگر اپنا ہی ہوگا تو وہ بہتر رہے گا
یہ تو اچھی بات کہتی ہے کیوں نا آپ ایک ایسا کام کرو میریب شامل ہوتا ہو دونوں ایک یافتہ ترقی کریں گے اور پھر اچھا کمائیں گے بھی جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں کسی بھی کاروبار میں تو اچھا یہ نتیجہ نکلتا ہے تو کیا خیال
ہاں یار دوست کیوں نہیں ہے میں میں بھی تو مطلب خوش رہوں گا آپ کے ساتھ اب دونوں بھائی ساتھ مل کے کام کریں گے اس سے تو مطلب آگے آگے بڑھیں گے
یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی ورنہ یار اگر آپ آج کل کے لوگوں کو دیکھو گے دلوں میں محبت ہی نہیں رہی ہے آج کل کے لوگ بس یہی اپنا مطلب نکالتے ہیں اور چلتے بنتے ہیں اگر آج کل کے لوگوں میں دل کی محبت ہوتی ہے تو وہ سمجھتے کہ اگر کوئی بے روزگار گھر میں بیٹھا ہے اس کو ہی کام دے دیتے اس کی مدد کرتے ہیں لیکن سبھی اپنے اپنے میں گھسے پڑے ہیں پھر بولتے ہیں کہ رحمتی انسان کو تبھی ملتی ہے جب انسان اچھے کام کرتا ہے مد صاف رکھتا ہے تو بس نصیحت یہی ہے آخر میں یہی بولنا چاہوں گا کہ اپنا دھیان رکھا کرو اپنے گھر والوں کا بھی محول کو اور صاف صفائی پاس پاس چلو یار ابھی میں جاتا ہوں گ امی بلا رہی ہے
اوکے بھائی اللہ حافظ میں کرتا ہوں کال
اوکے اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ